وعلیکمشریف بڑھیا آپ بتائیں آپ کو
آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں امی ابو سب ٹھیک ہیں آپ کے گھر میں امی ابو کال پکو
سب ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک سب ٹھیک
والے ہیں گرمی کے موسم کے اوپر
ہاں جی ہاں جی
تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ج گرمی کا موسم جیسے بدلتا رہتا ہے اتنا ابھی جیسے لوز چلتی ہے گرمی میں جیسے بھی ہمارے یہاں کا تاپمان جیسے اس سم میں تو خیر بارشیں پڑ رہی ہیں موسم بدلتے موسم کے اوپر آپ کی کیا ٹپنیی رہے گی میں آپ جاننا چاہتا ہوں تم تھوڑا سا آ آپ ہمیں بتائیں
میں بتاتا ہوں آپ کو ہماری سائڈ تو جیسے کہ جہاں ہم کہتے ہیں ہاں تو پر دو دن پہلے اتنی گندی بارش بہت دھوپ تھی سو رہی پینتالیس ڈگری تک دھوپ چلی گئی تھی بہت گرمی تھی ہم نے اس دن کیسے ایڈجسٹ طر ہم بھی بتایا بٹ میرا کہنا آپ کلی رہی ہے کہ اپنا سب سے زیادہ پانی پیے گلوکوز لیےجیے او آر ایس لیجے ٹینکس وغیرہ پیجے شرپ وغیرہ پیجیے شریر کو پانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے یا پھر فروٹس میں واٹر ملن لیجیے وہ پانی کی کمی ختم کرتا ہے اور میں آپ کو اپنی بات بتاؤں ہمارے یہاں کا موسم آج اور کل کا بدلا ہوا موسم سب سے زیادہ بارش ہی بارش ہوئی تھی آج
ہیلو ہیلو
ہاں جی ہاں جی
تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیے جیسے ہی گرمی کا موسم بدلتا ہے نا بدلتے موسم میں کہہ رہا ہوں اگر آپ فروٹس لے لیں ٹھنڈے فروٹ جیسے کہ میں دہی کا استعمال کریں اور ہر چیز کا استعمال کریں کھانے پینے کی چیزوں کا تو بہت اچھا اچھا رہے گا آپ کے لیے جیسے کہ آپ نے میں کہتا ہوں اگر آپ کھا لیتے ہیں کچھ اچھا ٹھنڈا تو بہت چیز بڑھیا رہے کین بدلتے موسم میں تو دیکھیے موسم بدلتا رہے گیا تو یہ دقت ہے ہمیں پالوشن جو ہم وہ کم کر سکتے ہیں ہم اس کے چکر میں بھی بہت موسم بدل رہا ہے جیسے گاڑیاں چل رہی ہیں کیکہ پالوشن سے ہی موسم ہیر فیر کرنے لگاائے دیی ورہ جون کے سالوں میں کتنی گرمی جون کے سمے میں اتنی گرمی ہو رہی ہے تو کیا ہی کر سکتے ہیں ہیلو
ہاں جی ہاں جی
ہاں تو ویسے جیسے کہ بتاؤاوں ک سے بھی بادل کر ر رہے ہیں
ہوں
بیچ میں آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ تین گھنٹے کا الرٹ آنا شروع ہو گیا تھا
ہاں جی ہاں جی
یہ الرٹ آتا رہے گا تو اس الرٹ کے اندر اتنی گرمی میں کیا ہی کیاسا رہگتا ہے موسم کے د بارش ہو رہی ہے ایک دم سے جبکہ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے
ہوں ہوں
تو اس میں آپ کی کیا رائے ہےی
میری ایک رائے ہے کہ اتنی گرمی کے موسم میں سب سے زیادہ پانی پئیں ٹھنڈا کھیں اپنا دھیان رکھے اپنے امی ابو کا دھیان رکھیں اپنے گ سب کا دھیان رکھیں اور سب کو یہ کرایہ دیں کہ سب سے زیادہ پانی پیئیں اور تربوز وغیرہ لیتے ہیں اس میں پانی بہت اچھا خاصا ہوتا ہے اور جور ہو سکتا ہے آپ اپنا دھیان رکھیں گھر میں رہے پنکھا ہے تو پنکھا چلا کے بیٹھے کولر ہے تو کولر چلا کے بیٹھے اے سی ہے تو اے سی چلا کے بیٹھے بٹ اپنا دھیان رکھیں اور اپنے گھر میں سب کا ہی دھیان رکھیں
ارے موسم سے بدلتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں دیکھیے جیسے کہ موسم بدلے جا رہا ہے تو اس بدلتے موسم کے اندر اتنا ہو سکے اپنے آپ کو ڈھک کر جائے کیونکہ دیکھیے گرمی پڑ رہی ہے نا یہ گرمی صحیح نہیں ہے اور یہ بدلتا موسم سیں اس میں اگر آپ تھوڑے بھاری کپڑے پہنتے رہیں گے تو لباس اپنے بھاری رکھیں گے تو بہت اچھا رہے گا بہت رحمت رہے گی اور بہت ترویت صحی رہے گی کہ آپ کی اگر آپ کچھ بھاری کپڑے وپڑے پہن کے رہیں ہیں تو تو کیونکہ نا دیکھیے اگر آپ کپڑے پہن لیں گے تیوا بدلتے موسم میں آپ تھوڑا بیمار ہونے کے آپ کے جو طبیعت کو نساز نہیں ہوگی آپ کی طبیعت تھوڑی صحیح رہے گی تو میں آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گرمیوں کا موسم جیسے بدلتا موسم ہے نہیں ڈھر بھی یہ بہت زیادہ خطرناک ہو رہا ہے جیسے چارج دن گرمی بڑھنے کے بعد جیسے ایک دن بارش پڑ جاتی ہے تو اس سے شریر پ بہت نقصان پڑ سکتا ہے کیہ ہمارا شریر تو بھی کہ سون ستر پرسینٹ مارےج شریر میں پانی ہوتا ہے تو اگر ہم پانی کا بہت زیادہ سیون پیئیں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا بہت اچھا فرمایا تھا آپ نے تو یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں پانی کو زیادہ سے زیادہ پیے اور اپنا دھیان رکھیں اپنے امی ابو کا د دھن بھائیی سب کو صلاح بھی یہی دیں آگے گھر میں سب کو یہی بتائیں جب بھی اپنے ابو فیملی ویلی سب کی پورا خاندان بیٹھا ہو تو آپ یہ بات کریں کہ پانی جب بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ پینے
ہ
اور جتنا لیی خانا وغچی ب ڈبو اوز آنے لگے آج کے ٹائم میں بیچیز
ہاں
تچ گھر ج گائے
ہمارے ہیں آپ
ہیلو ہیلو جی تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر بدلتے موسم پ ا میں
میری رذی گ ہے اپنا دھیان رکھیں جس سے حد سے زیادہ ہو سکے دھیان سے اپنا دھیان رکھیں آپ
باقی جو بھی جتنی گرمی پڑ رہی ہے اس گرمی کو پ گرمی کو تو میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے گرمی کے اندر تو آپ کو تھوڑا سا اپنا دھیان رکھنا ہی پڑے گا زیادہ سے زیادہ اور ابھی میں بتاؤں کوئی یوروپ میں ایک ایسا ہوا تھا سین ابھی ایک کہ ایک وہاں کی سمجھ لیجیے پلاسٹک کے پائپ پگلنے لگ گئے اتنی گرمی چل رہی ہے ہر ایریا میں جا کے ا گھر ہاں تو اس کے لیے وہاں کسی
ج
ایسا چلایا ہے کہ نہ وہاں کی جیسے ہاں پ ہماری یہاں ن ہو چلتی ہے سرک تو ایسے وہاںتی سرار نے ایسا کرا ہے کہ بھائی وہاں بت فار چلاتی ہے اتنی گرمی پڑ رہی ہے باری
بہت بڑھیا کیا انوں تو
ہاں تو انہوں نے بڑھیا کرا لوگوں نے گھر چھوڑ دئے ندیوں کے پاس جا کے رہنا شروع کر دیا اس گرمی میں جی گرمی زیادہ پڑنی بہت زیادہ خطرناک ہو رہی ہے لو سے بچ کے رہیں اپنے آپ کو ڈھک کر نکلیں میں مانتا ہوں کہ گرمی پڑنا ہمارے ہمارے جسم کے لیے صحیح نہیں ہے لیکن ہاتھ کو پانی جاتا کھا پینا ہے اور ڈھک کر اپنے آپ کو نکلنا ہے گرمی میں جیسا بدلتا موسم ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں آپ تھوڑے کپڑے
میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے رہے ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ موسم کے لیے ہمیں موسم پہ دھیان دینا چاہیے آپ پھر کچھ صحیح کہہ رہے ہیں اور اپنے اوپر بھی دھیان دینا چاہیے اپنے گھر کے اوپر دھیان دینا چاہیے چاہیے ہمیں گرمی سے بچنا چاہیے پانی زیادہ تر پینا چاہیے آپ کا کہنا یہ بھی ہے کہ آرام کرنا چاہیے آپ کا کہنا یہ بھی ہے کہ گھر میں کولر ہو اے سی ہو پنکھا ہو جو بھی ہے چلائیں اور آرام کریں گھر میں صبح صبح اپنے اپنے گھر میں صبح صبح کچن وغیرہ کا سارا کام نٹوائیں اپ امی ابو سکائیں امی سے کہیں کہ سارا کام جلدی جلدی نپٹا لیں تاکہ وہ بارہ بجے کے بعد فری ہو کر آرام سے کیونکہ وہ بارہ بجے ٹائم فری ہو کے آرام سے نہا دھو کے فری ہو کے آرام سے لیٹ سکیں تاکہ انہیں بھی آرام مل سکے گلیوں میں زیادہ کام کرنا ضروری ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے اچھی بات نہیں ہوتی ہے شریر کے اوپر لگتی ہے وہ
صبح ٹھنڈا سمے ہو میک رہا ہوں گرمیاں جیسی پڑ رہی ہیں تو صبح چھ سات بجے اگر ٹھنڈا سے ہو سارے کام وہیں اسی سمے میں نہیں پڑ جائیں تاکہ جو دوپہر کا سمے گرمی کا سمے ہو اس سمے سب پنکھے کے آگے نہا ہوو کے بیٹھ جائے
ہ
کیونکہ یہ جو گرمی ہے بہت زیادہ خطرناک ہے اور بہت زیادہ ہمارے جسم کے لیے صحیح نہیں ہے تو گرمی کا موسم جو بدلتا موسم ہے اس کے اوپر میری تو یہی رائے رہے گی کہ جتنا ہو سکے اتنا آپ پانی کا سیون کریں ٹینک پیئیں گلوکوز بھی آ جاتا ہے ایک ایسے گ کوساتتے ہیں جتنے بھی آپ گلوکوز کے پیکٹ ویں وہ آ رہیا ای چی یہ سب یہ تو سب الگ الگ کمپنیز کے ب میں ٹپنیی نہیں کر پاؤں گا لیکن ب تو آپ جیسے بھی ایے انرجی والی ہو پدارتھ انہیں کھائیں اور کوشش کریں کہ ایسی دوائیاں نہیں کھائیں آپ فروٹ کھائیں پھل فروٹ جویا جس میں آپ کو انرجی ملے وہ کھائیں ہری سبزیا کان
ک آپ کو گرمی میں سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے
دادا سے اادہ کریں
ختم نہ ہو گھر منگوا لے پہلے ہیے ختم ہونےئی سبزی منگا لے ایچھا خ عزت کریں انہیں کھلائے ہری سبزی بھائی جان کو رسنا وسنا ٹینک وینک بھی ہوتا ہے وہ پلائیں گرمی میں جسے کام کرتے ہیں اگر ہلان ڈاپ کے تو
اتنی گرمی میں ہم سے نہیں چلا جاتا
چلیے میں کہہ رہا ہوں گرمی کے موسم کے اوپر نا یہی چیز رہتی ہے کہ ہمیں گرمی کے موسم پ بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے پہل جس جسے سردیاں آتی تھیں تو سردیوں کے سمے میں سردیاں ہوتی تھیں گرمیوں کے سمے پ گرمی ہوتی تھیں
بارشیں بارش تھی آج کا ہمارے یہاں کا موسم آج ٹھنڈا موسم تھا تو ہم اپنے اپنے
کہ نہیں موسم بدل رہا ہے یہ چیزیں تو نہیں ہو رہی تھی پہلے تو ہوتا تھا کہ چلو آپ گرمیوں کا موسم ہے تو گرمیاں پڑیں گی سردیوں کا موسم ہے تو سردیاں پڑیں گی
اور بارشوں کا تو بارشیں پڑیں اب تو موسم بدلا ہے تو اس کے اوپر آپ تھوڑا دھیان دیں سبزی لے کہ موسم کیسا چل رہا ہے کیسا نہیں چل رہا چلیئے ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر ہے خدافظ
خدا حافظ خدا حافظ
افظ